والعلمسلات
جی الحمد للہ
اور سب کیا ہو رہا ہاں میں بھی ٹھیک ہوں آپ بتاؤ
کچھ نہیں آپ کیا کر رہے ہو
تو ف الحال ایسے بیٹھے تین اور کھانا وانا بن گیا
ہاں بنڈیا
کیا بنایا تھاے آج
چکن
اچھا چکن کیسے بناتا ہو
چکن کو ہاں پہلے چن چن کو اچھے سے دھو لیں گے اس کے بعد اس کو بوائل کریں گے کٹ کر کے
جی جی
پھر اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ نمک اور ہلدی ڈالیں گے اچھا پانی ڈالیں گے اس کو اچھے سے بوائل کریں گے
تو آپ بوائل کر کے بنا دو ہو اچھا چ میں بنا بوائل تو بناتتی ہوں
بنا بوائل کے بھی بنتا ہے
ہاں ما بوال کبھی بنتا ہے ویسے بتاؤ آپ اور آگے کیا کرتے ہو
پھر پیاز وغیرہ کٹ کرتے ٹماٹے کٹ کرتے
اچھا
پھر اچھے سے سب مسالے کو بھون لیتے
اور ہ ہ مسالے میں بھی جیسے مطلب کہ آپ اس کا یہ پیاز کٹا ہوا جو جیسے مطلب کہ اس میں بریانی جو کرتے ہے تو وہ بڑن ہوتا ہے تو چ نہیں ڈالتے ہو
نہیں
اچھا ص پہلے مسالہ بھون لیتے ہو پھر اس کے بعد چکن ڈالتا
ہاں
اچھا ہاں بول
اا
اس کے بعد کیا کرتے میں بنا بوائل بناتی ہوں میں پہلے کیا کرتی چکن کو دھل لیتی ہوں پہلے اس میں نمک اور نیمبو ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتی ہوں اور پھر اس کے بع مطلب اس کو اچھا اچھے سے دھل لیتی ہوں دھلنے کے بد پھر اس میں ہلدی نمک لہسن سب سبھی مسالے ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے اس کو مطلب کہ میگنیٹ کر کے سائڈ میں رکھ د ہ پھر پیاز کا کٹ کرتی ہوں پیاز کٹ کرنے کے بعد اس میں مطلب کہ اچھے سے پیاز کٹ ہو جاتا ہے پھر ٹماٹر ہری مرچ یہ سب ساریے چیزیں کٹ کر کے پھر اس کو مطلب کہ کڑھائی میں چڑھاتی ہوں تیل ڈالتی ہوں سمجھو اگر آدھا کے جی رہا چکن تو ہاف نہیں ایک کپ تیل ہاں ایک کپ تل م اس میں ڈال دو گے اور پھر جب آپ کا تیل گرم ہو جائے پھر اس کے بعد کیا کرنا پیاز ڈالنا آپ اور ٹھیک ہے پیاز ڈالنے کے بعد اس میں ہاں ہاں اس میں مطلب کہ ب ڈ ہونے تک پھر اس میں چکن ڈالنا ہے ٹھیک ہے
پیاز کے بعد چکن
ہاں پیاز جب براؤن ہو جائے مطلب کہ پورورا ہو جائے بریان ہو جاتا ہے نا ج پوڑا ریڈ ریڈ ہو جاتا ہے تو وہ اس میں چکن نہیں نہیں باقی کے مسالے نہیں ڈالنے باقی کے مسالے والے الگ ہوتے ہیں یہ مطلب کہ الگ میں بتا رہی ہوں ریسیپی آپ کو سمج اس میں مطلب چکن جو مسالہ میگنیٹ کر کے میں نے رکھا تھا چکن کے ساتھ وہ ڈال د دیتے ٹھیک ہے پھر اس کو اچھے سے بھونتے بھوننے کے بعد جب تک وہ اس میں اچھی اسمیل نہ آنے لگ جائے پورا مسالے کا یہ نہ مر جائے تب تک اس کو چلاتے رہنا ہے کہ نیچے نہ لگے پھر اس کے بعد کیا کرنا جب اچھے سے مطلب کہ اچھی اسمیل آنے لگ جائے تب جا کے اس میں ٹماٹر اور تھوڑا نمک اس میں ڈال دینا ٹھیک ہے جیسے آدا کے جی ہے تو اس میں دو مطلب کہ دو یا تین ٹماٹر آپ ڈال سکتے ہو تو اس سے اچھی گریوی بھی بن سکتی ہے اس کو ڈال کے پھر تھوا نا ہلکا اس میں تو پانی چھوٹ ہی جائے گا ہلکا صرف مطلب کہ پانی ڈالنا اس میں کیا کرنا مطلب اس کو ڈھک دینا تھوڑی دیر کے لیے اور فلیم کو کم کر دینا پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں پھر اس کو اوپن کر کے مطلب یہ کرنا اور اچھے سے چلانا اسے
اور کوری اندر سے ڈیکوریٹ کرنا
ہاں ہاں اچھے سے مطلب کہ اسے چلانا ت پ اس کے بعد مطلب کے دیکھنا اس کو بہت اچھا مطلب کہ بنتا ہے اور کھانے میں بھی ٹیسٹ ہی لگتا ہے اس طریقے سے وہ اگر بناتے ہیں تو
ہے نا
قورما بھی بولتے ہیں چکن قورما کا تو الگ ہوتا ہے سمجھے ہاں کن قورما کا الگ ہوتا ہے بٹ ہم لوگ چکن ایسے ہی بناتے کیونکہ ایک ایک اور طریقے کہاں جیسے مطلب اس میں بھی الگ بنتا ہے اور چکن فرائی آپ کیسے بناتے ہو بتا سکتے ہو جی بتائیں
چکن کو اچھے سے واش کر لیں گے پہلے پھر اس میں وہ مسالہ ڈالیں گے جو چکن فرائی
اچھا ہاں
پھر آنج کلر ڈالیں گے نیمب یا دہی ڈال سکتے یا نہیں ہو دی تو ٹمٹو بھی ڈال سکتے
اچھا اور
پھر اس میں ہلدی نمک وغیرہ ڈال کے اس کو اچھے سے بھیگنے کے لیے چھوڑ دینا ہے
اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں اس میں اور کیا ڈالنے ہوتے جیسے آپ کو ہری مرچ ہو ہے نا ہری مرچ مطلب اس کو مکسر جار میں پیس لو ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ کھا والا جو آتا ہے اس کو ڈال دو اور پیس دو پھر اس میں ڈالو اس کے بعد پھر سارے مسالے کو میگنیٹ کر کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دو ایک گھنٹے کے لیے
اچھا ہم ہری مرچ نہیں یوز کرتے ہم
ہری مش اس سے کیا ہوتا ہے کہ چائے آپ بریانی میں مطلب ہری مرچو تو ٹیسٹی ب ہے ہری مرچ اگر کوئی بھی چیز میں اگر ہر مرچ ڈالتے ہو نا آپ تو اس میں کیا ہوتا ہے مطلب ٹیسٹیادہ اچھا ہوتا ہے لال مرچ سے ح کہہ نہیں ہوگا اچھا اتنا اچھا نہیں ہو جنا ہ سے ہوتا ہ زیادہ تر ہاں ہم لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں ہری مرچ کا ہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہری مرچ ہوتا ہے لال مرچ ویسے بھی ہ کاتا ہے پیٹ کےے خطرنا ہوتاوگ اور کے بعد اس کے بعد کیا لتاوں آپ
کون فلاور ڈالتے پھر
ہاں ہاں ہاں ہاں ہ
پھر اس کو آدھے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیتے پھر آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیتے کڑھائی میں اور پھر اس کو فرائی کرتے
آئل رکھ کے بناے ہو یا پھر مطلب تھوڑا آئل رکھ کے مطلب کے بناتے ہو
زیادہ ہو سکتی
سب
ہیلو زیادہ آئل رکھ
ہلو
آواز نہیں آ رہی ہے
میں کیا بول رہی ہوں زیادہ آپ آئل رکھ بناتے ہو یا پھر مطلب کم آئل رکھ بناتے ہو
زیادہ عل رکھ کے بناتے
اچھا ابھی آپ کم آئل رکھ کے بنائے ہو ا وہ جو مطلب کہ فرائی پین ہوتا ہے ارے ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے یہ کیا کہتے یہ نہیں ہوتا ہے پائی تین
ہاں
وہ والا جس میں مطلب کہ سٹتے نہیں ہے کیا بولتے جات ہاں چپک نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا ہلکا تیل ڈالنا ٹھیک ہے جیسے آپ ران مطلب کہ وہ چکن کا جو ایک بھاگ ہوتا ہے ٹھیک ہے جسے رانی کے پاس اوکے تو وہاں پ نا مطلب ک سسیپ ڈالو گے اس کو مطلب مسالہ مسالہ اچھے میگنیٹ کر کے پھر اس میں ڈالنا اور دھیمی آنچ پہ اس کو نا ڈال کے نا اس کو ڈھک دینا ٹھیک ہے ڈھکنے کے بعد کیا کرنا اس کو آہستتے آہستتے مطلب کہ الٹ پلٹ کرتے رہنا اس میں نیمبو سائڈ سے مطلب کے رکھ کے آپ کو جیسے کپ وغیرہ وغیرہ میں یا پھر کوئی برتن ہو اس میں گاڑ کے اچھے سے رکھنا اور اس برش سے آپ اس پہ لگاتے رہنا ٹھیک ہے وہ جو گوشت ہاں اس سے کیا ہوتا تو اس سے ٹیسٹی بڑھتی ہے اب مطلب کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ تیل آدھا ہے اس میں تیل میں زیادہ میں تل لیتے ہیں اس سے مطلب کہ کیا ہوتا ہے صر فڑائی ی ہوتا بٹ اس میں جو آپ بناؤ گے تو اس کی ٹیسٹ ہی الگ ہوتی ہے وہ ایک دم وہ ہو تا نا تندوری ٹائپ کا بنتا ہے وہ جو مطلب تندوری چکن ہو تا ہے نا وہ اس ٹائپ کا بنتا ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی لگتا ہاں ہاں کھانے میں بھی وہ ٹیسٹی بہت زیادہ لگتا ہے تو ہم لوگ کبھی بھی بنات ن تو وہ زیادہ تیل والا نہیں بناتے کم تیل والا ہی بناتے یوز زیادہ ہی کرتے سمجے ہاں تو اس میں مطلب اچھا بھی بنتا ہے اور کم مطلب کہ کم فلیم پہ بناؤ تو اور اچھا اور اس سے زیادہ اچھا بنے گا سمج طریقے سے بنتا ہے
اچھا
کی بھی ریسپی بہت اچھی لگی مجھے انشاء اللہ ضرور ٹرائی کروں گی میں
میں بھی ٹرائی کروں گی آپ کی کری کے بھی اور فرائی کے بھی
چلو اچھی بات آج آج میرے یہ ن بریانی بنائے بنئے تھے ٹھیک ہے ہاں میں ہی بناتی ہوں کھانا تو میں ہی بناتی ہوں
اچھا
تو سب م سے چل رہا ہ ادھر
کیا
موسم کیسے چل رہا
بارش ہوئی ہے ابھی یہاں پر
اچھا ہاںھا موسم صبح تو ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ آپ سے بات کر کے اچھا لگا
تھینک یو
ویلکم ہ